اللام علیکم ہیلو
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام جی جی اشری س د آپ ٹھیک ہے
ہاں بس ٹھیک آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں ہاں آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں ہاں شکر اللہ کا
جی آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے اونوارمینٹ کی حفاظت تو انوائرمنٹ ہماراری آس پاس کی دنیا ہے جس میں ہوا پانی زمین درخت جانور اور تمام زندہ چیزیں شامل ہے صاف انوائرمنٹ ہمارے کی صحت اور زندگی کے لئے بہت ہی ضروری ہے آج پولوشن کی وجہ سے انوائرمنٹ کو بہت نقصان ہو رہا ہے ہوا کی آلودگی پانی کی آلودگی زمین کی آلودگی اور درختوں کی کٹائی انوائرمنٹ کو خراب کرتی ہے انوائرمنٹ کی حفاظت کے لیے ہمیں زیادہ درخ لگانی چاہیے کچرا ادھر ادھر نہیں پھینکنا چاہیے پلاسٹک کا کم استعمال کرنا چاہیے پانی اور بجلی ضاائیا نہیں کرنی چاہیے ہوا اور پانی کو گندا ہونے سے بچانا چاہیے
جی بالکل اب نے صحی بات بولی مطلب آج کل مطلب جو ہمارا انوائرمنٹ ہے اگر ہم ا اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو کل کو ہم کو ہی سب سے زیادہ ان کا سامنا کرنا پڑے گا تو مطلب جو ہم پانی پیتے ہیں اگر اس میں کچھ گندگی ہوگی اگر ہم اس کو صاف نہیں رکھے یں گے تو ہم ہی بیمار ہو جائیں گے جو ہوا ہے جس سے ہم سانس ل اگر ہم نے اپنی فیکٹریز سے دعا کام نہیں کیا مطلب وہ پیوریفائر وغیرہ نہیں لگائیں گے تو اس سے مطلب جو سانس لینے میں تکلیف ہوگئی تو ایٹ دا اینڈ یہ سارا اثر یہ سارے اثرات جو ہے یہ
ہ اور انسانوں پہ اور جانور پہ تمام اثرات پڑتے ہیں اگر ہم انوائرمنٹ کا خیال نہیں رکھے دیں گے تو ہمیں جو ہے آنے والی نسلوں کو بھی بہت زیادہ دقت کا سامنا کرنا پڑے گا اگرم انوائرمنٹ کی حفاظت جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے انوائرمنٹ مل کر ہمیں مل کر ماحول کو صاف اور یہ محفوظ رکھنا چاہیے
جی بالکل بالکل اگر ہم اپنے ماحول کو نہیں صاف رکھیں گے یہ جو ماحول ہے اصل میں یہی زندہ ہے اگر ہمارا ماں ہوول مر گیا تو مطلب پھر انسان تو رہ ہی نہیں پ پائیں گے انسان تو پھر اسی کے ساتھ خود ہی مر جائیں گے
کہ بہت سارے پلیوشن ہے جیسے ایئر پولوشن پانی کا پانی کی آلودگی ہوا کی آلودگی بہت ساری آلودگی آج کل ہے اس پلیوشن کے اندر آتی ہے
جی بالکل بالکل سب سے زیادہ پانی کی آلودگی کی اگر ہم بات کریں جو ہم کھیتوں میں وہ پیسٹ سائڈس وغیرہ کیڈا کییڑا مار ناشک دوایاں ڈالتے ہیں تو وہ ایٹ دا اینڈ ہم ہم لوگوں کو کے چشموں ہم لوگوں کے جیلوں میں آتا ہے ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ وہ اسی پانی کی آلودگی سے ہماری کہیں جو سمندری لائف ہے وہ ختم ہو گئی پچھلی بار بھی ہم نے دیکا ہم لگوں کی کتنی ساری مچھلں مر گئی دے وہ جب بیچ پ آ گئے تو سیدھے مار گئے تو یہ سب اسی کا نتیجہ ہے
جی جی اور ہمیں پتتا ہے کہ پانی جو ہے ہمارے لیے بہت ہی بڑی نعمت ہے اور ہماری زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے اور اگر ہم پانی میں یہ کچرا کیمیکل یا گندگی اور بھی بہت سارے نقصان دہ چیزیں ڈالیں گے تو کی وجہ سے پانی جو ہوگا وہ گندا ہوگا
جی بالکل مطلب اگر ہم نے اس پانی کی حفاظت کریں گے تو مطلب یہ ہم لگ کے لیے انا ضروری ہے اگر ہم زندہ ہیں تو ہم اس پانی کی وجہ سے ہے اگر ہم ایک دن نہیں پانی پیتے ہیں تو ان سے ن کشام لگتا ہے کہ شاید مطلب م چکرا رہے ہیں میرا بی پی لو ہو رہا ہے کیونکہ یہ سب ڈہائیڈریشن کی وجہ سے ہوتا ہے اب اگر ہم ہی پانی کو گندا کریں گے پینے لائق کچھ رکھیں گے نہیں تو
اور اس سے گند گندے پانی سے مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہے
جی بالکل
خالی ہمارے لیے گندا پانی گلیز نہیں ہے بلکہ مچھلی ہو جو بھی پانی کے اندر جو جانور رہتے ہیں ان کے لیے بھی بہت ہی یہ نقصان دہ ہے اور جو ہم پھر یہ کھائےیں گے مچھلیاں کھائےیں گی ان میں جو پلاسٹک ہوگا پانی میں جو پلاسٹک آج کل لوگ ڈالتے ہیں وہ ہم وہ ہمارے اندر پھر جائے گا
جی بالکل بالکل جی بالکل پچھلی بار جب ہم نے دیکھا تھا جب اس پہ مطلب اسی پانی کی آلودگی پہ ریسرچ کی تھی جو سب سے زیادہ پیسٹی سائڈ یوز کیا جاتا تھا پورے انڈیا میں وہ تھا وہ ڈی ڈیٹی تو پھر ہم ہم نے دیکھا تھا کہ جب وہ پانی میں سب سے زیادہ گیا پھر اس کو جانوروں نے سب سے زیادہ کھایا پھر ان مطلب مچھلیوں نے کھایا پھر مچھلیوں نے مچھلیوں کو ہم نے کھایا تو وہ انسانوں کی باڈی میں بھی انڈائریکٹ وہ ہماری باڈی میں بھی آیا مطلب اس سے بہت زیادہ پھر لائف لائف افیکٹ ہوئی ادو میں پھر پوائزنگ ہوتی ہے پروابلمس آ جاتی ہے میں دیکھی کی پرابلم مطلب پھر انسان کو لگتا ہے کہ پتا نہیں مجھے کیا ہوگیا میں نے تو کچھ ایسا ویسا کھایا ہی نہیں لیکن پھر ایٹ دٹ انڈائریکٹ ہی کچھ ایسا ویسا کھا لیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اسی کے ساتھ
جی بالکل پودو کی پودو پہ بھی جو گندا پانی ہے اس کا بہت برا اثر ہے تو ہمیں صاف صاف پانی کی آج کل ہم دیکھ کہ شدید کمی ہے آج کل صاف پانی ملنا بہت ہی آج کل ہم ہر جگہ دیکھتے کہ گندا پانی جیسے ڈل لیک ہے وہاں بھی بہت زیادہ گندا پانی پہلے پرانے زمانے میں وہ پانی پیتے تھے لوگ مگر آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ والا پانی بہت ہی زیادہ گندا ہو گیا ہے اور پینے کے لائق نہیں آئے
جی بالکل بالکل ال اب اگر ڈل لیک سے ابھی چلتے ہیں تھوڑی سی ہوا آ جاتی ہے مطلب انسان کو د دیکھنے میں لگتا ہے کتنا ہسین یادہ ہے لیکن جب انسان وہاں سے چلتے تھوڑی سی ہوا آتی ہے وہاں سے اتنی گندی اسمیل آتی ہے اس پ پانی سے کہ سیدھے لگتا ہے کہ ہماری جو یہ پانی کا جو یہ ہے ا ندی ہے ہماری پانی کی سیدھی خراب ہو گئی ہے
جی جی اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہم فیکٹریز میں جو ویسٹ نکلتے ہیں گرو سے جو گندا پانی نکلتا ہے یا گرو سے پلاسٹک اور بھی بہت ساری چیزیں استعمال والی چیزیں یا کیمیکل نکلتی ہے اس کی وجہ سے بھی پانی بہت زیادہ خراب ہوتا ہے
اس کی وجہ سے تو بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے وہ کوڑا کچرا ان سب انہیں جگہوں پہ جمع ہو جاتا ہے کیوںکہ یہ لوگ سڑک سے اٹھاتے ہیں اور پانی میں پھینک دیتے ہیں اگر ہم یہاں سے دیکھیں گے یہاں سے جو لال چوک ج جا رہا ہے تو لوگ شام کو آتے سیدھا کچرا اپنے لفافوں میں لاتے گھروں سے اور سیدھے اسی جہل میں ڈال دیتے ہیں تو ایٹ دا اینڈ وہ کہاں جائے گا وہ مت کہیں غائب ہو جائے گا وہ تو انہیں لووں کے گھروں میں پھر واپ جائے گا پانی کی صورت میں مطلب مل کے کے جائے گا پھر
جی
پ
آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو پانی کی آلودگی جو ہے وہ اس نے ہمارے جو قدرتی نظام ہے اس کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے اور زندگی کا بیلنس بھی اس کی وجہ سے پانی کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے پانی سے جو ہمیں یہ دیکھتے ہے کہ پانی میں رہنے والی جو مشتی ہے ہے اور جو دوسرے جانور جو پانی میں رہتے ہیں وہ جو گندے پانی کی وجہ سے وہ بھی مر سکتے ہیں
جی بالکل بالکل یہ دیکھا گیا تھا پچھلی بار کہ جو ایک مطلب برڈس جو اڑتے ہیں نا مچھلوں کا شکار کرتے ہیں تو جب مچھلیوں نے اس پانی کو کنزیوم کیا جو اسی کیمیکل والا پانی تھا پیسٹیسائڈ والا پانی تھا تو پھر جب ان برڈس نے ان جانوروں نے ان مچھلیوں کو کھایا تھا تو جو انہوں نے انڈے دیے تھے ان انڈو کے مطلب نا ان انڈو میں ملے تھے اس کیمیکلس کے وہ ٹریسز ہمیں ملے تھے جسے پتا چلا کہ یہ لائف کو کہاں تک افیکٹ کرتا ہے
جی جی ہمیں لوگوں میں آگاہی ڈالنی چاہیے کہ وہ پانی کو ہم اگر گندا کریں گے اس کے کتنے زیادہ نقصانات ہیں ہمارے وجہ سے اگر ہم پانی کو گندا کریں گے تو جو ہمیں جو ہے گھر اور فیکٹری سے جو ویسٹ نکلتے وہ ہمیں ڈسپوز کرنا چاہیے وہ ہمیں پانی کی سورسز میں نہیں پھینکنا چاہیے بلکہ وہ ہمیں ڈسپوز کرنا چاہیے پانی ہمیں بچانا چاہیے آج کل ہم دیکھتے ہیں ہم بہت زیادہ پانی ضائع کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پانی کی کوئی ٹوٹلی کچھ قدر نہیں ہے ہمیں پانی کی قدر کرنی چاہیے
جی بالکل بالکل اب صحیح بول رہے ہیں مطلب ہمیں دیکھنا چاہیے ہمیں مطلب لوکل لیول پہ یہ بات کرنی چاہیے کمیٹیز مطلب جو این جی اوز وغیرہ اس پہ ہوتے ہیں نا انوائرمنٹ ماحول پہ ہوتے ہیں وہ مطلب ڈور ٹو ڈور اگر جائیں گے اس بات کو بتائیں گے کہ پانی ختم ہو رہا ہے یا ہمیں اس کو ایسے یوز کرنا ہے جو ویسٹ نکلتا ہے اس کو کیسے ڈسپوز کرنا ہے تو لوکل لیول پہ یہ قدم اگر اٹھائیں گے تو مجھے لگتا ہے کچھ حد تک اس میں فرق آ جائے گا
جی جی ہمیں پ پانی جو ہے پانی کے جو تال والال ہے یا ندیاں ہے ڈل ہے ہمیں ان میں کچرا وچرا نہیں پھینکنا چاہیے ہمیں لوگوں کو بولنا چاہیے کہ اس میں کچرا نہیں پھینکو تو جو ہم دیکھیں گے اپنے آس پاس کے لوگوں کو کو ہم آگاہی ڈال سکتے ہیں کہ ہمارے لیے پانی کتنا ہی کتنا ضروری ہے ہمیں جو پلاسٹک ہے وہ بھی ہمیں بہت کم استعمال کرنا چاہیے کیونہ اس اس کی وجہ سے بھی ماحول میں بہت زیادہ آلودگی ہوتی ہے
جی بالکل بالکل مطلب ہمیں ہ مطلب ہر کوئی مطلب جو ہمیں گھروں سے کچرا نکلتا ہے جو بھی چیزیں ہمیں ویسٹ نکلتی ہے اس کو حت صحی طریقے سے ڈسپوز آف کرنا چاہیے اگر کوئی ایسی چیز ہے جو مطلب ہمارے گھروں سے کھانے پینے کا کوڑا نکلتا ہے اس کو نہیں پانی اس کو ہم یوز کر سکتے ایز اے فرٹیلائزر اس کو ہم زمین کے نیچے ڈال سکتے ہیں تو مطلب ان چیزوں کو صح طریقے ہر کسی چیز کو اگر ہم صح طریقے سے یٹیلائز کریں گے اپنے کوڑے کو بھی صح طریقے سے یوٹی لائز کریں گے بہت بدلاؤ دیکنے کو ملے
جی جی ہمیں جو ہے ہمیں پت ہے کہ پانی جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے ہمیں پانی کی حفاظت کرنی چاہیے اور اسے گندا ہونے سے بچانا چاہیے کیونکہ یہ جو صاف پانی ہے وہی صحت مند زندگی کی بنیاد ہے
جی بالکل صاف پانی ہی صحت مند زندگی کی بنیاد ہے جتنا پانی صاف ہوگا اتنے اچھے سے ہم لے پائیں گے اور ہم بہت بڑی بڑی بیماریوں سے بھی بچ یں گے جیسے ملیریا وغیرہ مطلب اگر گندا پانی کہیں پہ جمع ہو جاتا تو اس کیڑے ج ہو جا ہیں تو وہ کیڑے بھی ر گندگی پھیلاات ہیں تو اسی لیے ہمیں دیکھ نا چاہیے کہ ہمارے آس پاس میں ماحول میں جہاں پہ بھی کوئی اگر چشمہ ہوگا کوئی ن ندی ہوگی نا ہوگا تو ہمیں اس کی حفاظت کر کرنی چاہیے جی
جی جی آج کے لیے اتنا کافی ہے تو ہم اب
اوکے اللہ حافظ